جی با جی السلام و علیکم
وعلیکم سلام کیسی ہیں آپ
جی الحمد للہ میں ٹھیک ہوں یسپ ب بتائیں کیا چل رہا ہے اس سمے آپ کا بڑی بزی رہتی ہیں کال ول نہیں کرتی ہے
ہاں ہاں آج کل بس میں کیا بتاؤں بہن آپ کو ایک تو بچوں کے اسکول کھل گئے ہیں اے نا تو میں تو اس کی وجہ سے بڑی پریشان ہوں کیا کروں بچوں کے ٹفن میں کیا ڈالیں کیا نہ ڈالیں اس چیز کو لے کے اتنی ٹینشن رہتی ہے کہ پوچھو نا تم اور بچے جو ہیں وہ فاسٹ فوڈ کو اتنا وہ کرتے ہیں ممی ہمیں تو یہ دلاؤ یہ دلاؤ امی ہمیں یہی چاہیے بتاؤ کیا کریں ان کی صحت کے ساتھ کیسے کھلواڑ کریں ان کو تو سمجھ ہی نہیں آ رہا ان چیزوں کا
ارے میرے بیٹے کے اسکول میں تو باجی سیٹرڈے کے علاوہ فاسٹ فوڈ الاؤڈ ہی نہیں ہے ان کی میم لوگ ٹفن چیک کرتی ہیں اور اگر بچے فاسٹ فوڈ لے کر جاتے ہیں نا اور ڈانٹ کلتی ہوں میں تو میرا بچہ تو ڈر کے مارے ممی کہتے ممی کچھ رکھنا چاہ نا رکھنا ایک روٹ رو ٹی اور سبزی تو رکھ کے د ینا تھوڑی سی
ہاں نہیں نہیں یہ تو بہت اچھی بات ہے دیکھو بچے جو چیکنگ والی یہ ہوتی ہے نا میم تو اس کے ڈر سے نا کھا بھی لیتے لیکن میرا تو بچہ اتتا پریشان کرتا ہے میں کیا کروں اس کو میں اتنا سوچتی ہوں پتہ ہے وہ کیا کرتا ہے میں اس کو اگر نارمل پراٹھا بھی بنا رہی ہوں تو کہے گا مما اس کے اندر پیزا سانس ڈال دو چلی فلیکس کے اندر ایسے کرتا ہے مطلب اس کو ٹیسٹ باہر والی چیج
صحیح بو رہی تو سوس ساپ نا باجی آپ گھر پہ بنا لیا کرو نا بہت ٹائپ کے سوسز گھر پہ اپن بنا لیتے ہیں تو کم سے کم کچھ تو اپنا گھر کا س پ تاجا رہتا ہے نا ٹماٹو سوس بنا لیا کریے آپ گھر پہ ہی
ہاں ہاں مجھے یہی کرنا پڑتا ہے آپا اور تو اور ایسے کرے گا میں میں پراٹھا بناؤ اس کے اندر میں نا الاؤ میں بالکل بھی نہیں میں منع کر دیت کی باہر سے نہیں آئے گا تو وہ پیزا کا اتنا شوق ہے اس کو اتنا فیورٹ ہے اس کا تو کہے گا پراٹھا بنا رہی ہ ہو اس کے اپر اٹا پیس کے سب پراٹھا ہی بنا دو ں تو اس کے اوپر پری مطلب سارا کا ر ن پیاز ویاز کرا کے اسی پہ کھائے گا مطلب اس کا ڈیلی کا ہے پیزا مطلب یا تو پیلا پراٹھا
یہ تو آپ بہت اچھا کرتی ہیں دیکھیے پیزے کا ٹیسٹ بھی مل گیا اپن کو اور گھر پہ بنائیں گے نا تو اپن صاف صفائی سے بنائیں گے تو باہر کے کھانے سے تو بہت بیٹر رہے گا ہے نا اور اپن کیا ہے نا روٹی کے میدے کی جگہ نا روٹی کو بیس لے کر پھر نا آٹے کو کو بیس ل کر گیہوں کے آٹے کو بیس لے کر بنا ئیں گے نا تو وہ کھانے میں بھی آسان رہے گا پچنے میں بھی میدہ تو کتنا نقصان کر ہے نا باجی آپ تو خود ہی جانتی ہوں گی میدہ کو پچنے میں کتنا ٹائم لگتا ہے
بالکل بالکل آج کل تو بیس بھی آپ نے دیکھا وہ ملٹی گرین بیس آ رہے ہیں
ہاں وہ تو اور بیٹر ہے باجی اسی کو یوز کریے آپ
ہ اس دن دکان پہ گئی میں میں نے کہا بھیا پیزا بیس دینا تو مجھے کہہ رہا بتاؤ کون سا لوگی ملٹی گرین لوگی یہ میں نے کہ جی کون سا آ گیا لیکن بازی اس میں ٹیشٹ نیں آیا کچھ بھی مطلب بس یہ نقصان نہیں دے گا آپ کے بچے کو
دیکھیے کہیں نہ کہیں تو کمپرومائز کرنا پڑے گا نا اپن کو لیکن کیا ہے نا اپن اگر اپنے حساب سے ا بنائیں گے نا بچوں کو تو وہ زیادہ اچھا رہے گا اپن سب چیزوں کو چوپڈ کریں گے فریش اور پنیر اس میں ایڈ کر دے تھوڑی سی کارن کرتے تو بچوں کے لیے اچھا ہیلتی آپشن بھی ہو جائے گا پروٹین کی رکوائرمنٹ بھی ان ہے نا پوری ہو جائے گی تو کوشش کریں کہ ہم اپنے گھر کو بچو ں کو نا گھر پہ ہی جیسے فاسٹ فوڈ کا تھوڑا سا الٹرنیٹو کچھ دے دیں
یہ تو صحیح کہا آپ نے اب میں کیا بتاؤں میں توبر میرے بیٹے کی نا طبیعت خراب ہو گئی تھی باجی باہر کا کھاتا تھا چپس کولڈ ڈرنک سنتے تو ہے نہیں بچے اب آپ کو پتا تو ہے ان لوگوں کا ا پھر ہم لوگوں سے بھی دیکھو ماز نا رہ جاتا ہم لوگ بھی کہہ دیتے ہیں چلو لے لو لے لو ہم بھی پیار میں دلا دیتے ہیں بازیب پہ انفیکشن ہوا یا بلڈ میں ڈاکٹر نے کہا باہر کا کھلایا ہے آپ نے تو اس کو میں نے کہا تبھی ڈاکٹر کے سامنے میں نے اپنے بیٹے سے میں نے کہا دیکھو ڈاکٹر صاحب بھی منا کر رہے ہیں لیکن تمہیں نہ سننا
ارے باجی پتہ ہے کہ جو چپس ہوتی ہے نا اس میں اتنا زیادہ نمک کا یوز ہوتا ہے اتنا زیادہ نمک ڈالے رہتے ہیں نا تو اس سے بچ جو میں نے چهوٹے چهوٹے بچوں میں نے بی پی کی شکیت ہو رہی ہیں اور اتنا پرزرویٹو ڈالتے ہیں کہ آگے جا کے نا کڈنی تک ڈیمج ہو رہی ہے بچوں کی اس لیے پیکٹ فوڈ تو آپ دن میں ایک سے زیادہ بالکل الاؤڈ مت کیجے اپنے بچے کو کھانے کے لیے
بالکل بالکل ایک ساری دقتیں اتنی مشکلات پیدا ہو جاتی ہیں نا بس بچے کو کچھ نہیں ہے مجھے یہ پتا ہے باجی میں نے جب میرے بیٹے کو دوائیاں چڑھی نا مجھے اتنا دکھ ہوتا تھا انجیکشن اس کو لگ تے تھے رونا مجھے آتا تھا مجھے لگتا کیا ہو رہا ہے میرے بچے کے ساتھ میں نے تو تب سے سوچ لیا باہر کا کچھ نہیں کھلاؤں گی چاہے کچھ ہو جائے میں گھر میں ہی کچھ نہ کچھ چٹمٹ بناؤں گی تو تب سے باجی میں تو آپ کو سچی بتاؤں بریڈ بھی باہر کے دینے میں نے بند کر دیے سوزی کے بریڈ گھر پہ ہی بنا لیتی ہوں میں تو
صحیح کرتی ہیں آپ بریڈ گھر پہ بنا لیتی ہیں لیکن اتنی اچھی ایک دم فلپی بن جاتی ہے آپ کے گھر میں ایک دم
با جی میں کیا کرتی ہوں میں نا جیسے سینڈوچ کے لیے یہ ضد کرتا ہے تو میں اس کا کیا کرتی ہوں جیسے سھی ہوتی ہے نا میں اس کو بھگو دیتی ہوں دہی کے ساتھ فیٹ کر کے رکھ دیتی ہوں اس کو پھر میں اس میں ساری سبزیاں وغیرہ چوپ واپ کر کے سب ڈال دیتی ہوں اور پھر میں اس کوچ جو ہمارے پاس گلنگ والا وہ ہوتا ہے نا میں تھوڑا سا اس کے اندر بٹر لگا کے اور بیٹر اس میں ڈال دیتی ہوں باجی ماشا اتنی وہ مطلب اتنے ٹیسٹی جذائقہ والے سینڈوچ بنتے ہیں نا کہ پوچھو نہیں ان نے کہا کہ تو میرا بیٹا خوش ہو جاتا کہتا ہے امی یہی تو بھی چلو آپ
بہت اچھی ریسیپی بتائی باجی میں بھی ٹرائی کروں گی اپنے بچے کے اوپر سینڈوچ تو میرری بیٹے کے بھی ہاں فیوریٹ ہیں اس کے بھی اور ہمیں بھی تو اچھے لگتے ہیں کھانے میں
سب سے بڑی بات ہے باازی اس میں آپ فلیور دیکھو کیسے بڑھیا ڈال سکتی جیسے آپ نے تھوڑا سا بیٹر ڈالا ہے نا اس کے بیچ میں تو چیز والے کر دیتی ہوں چیز ڈال دیتی ہوں پھر اوپر سے تھوڑا بیٹر پھر اتنے اچھے بنتے ہیں ایک الگ ہی جذائقہ آتا ہے بازی
ہمم بہت اچھی ریسپی بتائی میں ضرور ٹرائی کروں گی میں اپنے بچے کے لیے آج ہی میں اس کو ٹفن میں نا سینڈوچ دی تھی تو میں مارکیٹ مارکیٹ میں بھی ملتی ہے نا براؤن بریڈ اوٹس بریڈ ل لیکن وہ پوری پیور نہیں رہتی اس میں تو کچھ نہ کچھ تو ملاوٹ رہتی ہی ہوگی نا
ہاں ہاں یہ تو ہے باجی بر میں تو یہی کہوں گی وائٹ بریڈ تو اوائڈ کرو باجی بالکل ہی
میدے کی رہتی ہ نا ہاں مجھے بھی پتا ہے میرے بیٹے کو نا بریڈ جام بہت اچھا لگتا ہے کیا کروں نا نا چاہ وہ کام سے چھپ چھو پا کر چھوٹا سا تو راہانی بڑا ہو گیا ہے ہاں ہاں آپ صحیح بول رہی ہیں پراؤ نی لاتی ہوں میں اور کبھی کدہ جیسے نہ ملی نا تب میں لے آتی ہوں ویسے میں زیادہ تر نا براؤن بریڈ ہی یوز کرتی ہوں ارے اور میرے بچے کا تو نا ہاں بہت ہے اور پاستا بہت فیوریٹ ہے وہ بھی میدے کا
پاستا بازی ایک الگ آتا ہے دیکھو اس میں کیا پت پتنجلی والا آپ وہ ضرور یوز کرنا پتہ ہے میں کیا ہے آٹے والا بازی دیکھو جیسے میگی آتی ہے نا اپنا یپی نوڈلس ہے اس اسی میں کا ایسے ہی آتا ہے تو آپ وہ ضرور یوز کرنا
اور جو فاسٹ فوڈ ہوتے ہیں نا باجی تو وہ تو پورے سوس بیسڈ ہی بنتے ہیں ہے نا جتنے پراکار سوزا کمی ہو سب ڈال دو اسی سے ان کا ٹیسٹ آتا ہے اس میں کچھ پیور مسالے کہاں پڑتے ہیں گھر کے
یہ تو ہے بازی وہ تو آپ نے صحیح کہا دیکھو میں تو آپ کو بتاؤں میں کیسے بناتی ہوں میں نے تو اپنے بیٹے کو کہہ دیا کھانا ہے کھاؤ نہ کھانا ہے تو روٹی اور سبزی کھاؤ میں تو جیسے پاستا س بتا رہی ہوں نا آپ تو میں تو میونیز نا تھوڑا گھر پہ بنا لوں وہ ٹیسٹ تو نہیں آتا جاتا تو میںز وغیرہ ہاں چلی فلیکس وغیرہ باجی چ فلیکس بھی لانی بند کر کر دی ہیں مرچیں نہیں آتی ہیں مرچیں نہیں آتی ہے وہ میں وہ کیا کرتی تو ہلکا سا در درا کر کے مطلب بہت موٹا موٹا ہاں وہی میں کر لیتی ہوں تو اسی کو کر کے اور میں تو پھر فالتو باہار والی چیز ہی نا فالتو ڈالتی نہیں ہ زیادہ اسپائسی وغیرہ کچھ نہیں دیکھو اسپائسی بھی تو بچے کے اندر جا رہا ہے ب چیزیں بھی تو نقصان ہی دے رہی ہیں ہمارے بچوں کو
صحیح بول رہی ہیں باجی بالکل اپ بالکل صحیح بول رہی ہیں بتا ہے کیا اپنے بچوں کی صحت کا
ہ
خیال رکھنا ہم اے اگر ہمیں اس سے صحی کا نہیں بتائیں گے تو وہ تو چاہیں گے کہ ہم کھائیں گے فاسٹ فوڈ انہیں تو اچھا ہی لگتا ہے اور اپن کو بھی ا اس ایج میں اچھا لگتا تھا لیکن اب آپ اپن مئیچور ہوگے تو اپن کو سمجھ میں آتا ہے کہ اپن کو کیا کھانا کیا نہیں کھانا اپن کو اتنا علم کہاں تھا
بالکل بالکل اب تو دیکھو پہلے تو ہم لوگ کرتے تھے تو یہ بھی مل جائے یہ بھی مل جائے اب تو ہم لوگ اوائڈ کرتے ہیں یہ نہیں کھائیں گے یہ نہیں کھائیں گے دیکھو یہی سب چیزیں ہیں بازی ہے نا اپنے دماغ میں گھومتی رہتی ہیں ہوتی رہتی ہیں سمجھ آتا تھا جیسے انسان میچور ہوتا ہے ایسے ہی سمجھ جاتا ہے
صحیح بول رہی ہیں لیکن کیا ہے نا ہمیں اپنے بچوں کو امپورٹینس سمجھانی ہے ہم نے انڈین کھانے کی ہمارے ادھر کا جو کھانا ہے نا وہ کتنا پوشٹک ہے اس میں سب طرح کے منرلس ہے وٹامنس ہے کیلشیم ہے آئرن ہے تو وہ کھانے سے ان کے شریر کی جسم میں روحانی طاقت ملتی ہے اور جو فاسٹ فوڈ ہے اس میں تو کچھ بھی نہیں پڑا رہتا ہے وہ بلکہ وہ نقصان ہی کرتا ہے ہمارے بچوں کو
بالکل یہ تو صحیح کہا بازی آپ نے میں تو دیکھو ساری چیزیں بازی ابھی گرمی رہی ہے موسم کتنا وہ رہا ہے تو میں نے تو ایک ہی چیز کی ہے اپنے بچوں کے ساتھ گھر کی لسی بنا کے روبزا دودھ بنایا ہے نا یہ ساری چیزیں اور کیا کہتے ہیں آم پنا وغیرہ کر کے یہی چیز ٹھنڈی ٹھنڈی تاثیر والی چیزیں اپنے بچے کو دی ہیں آپا میں نے تو
بہت اچھا کیا باجی آپ نے لسی کے لیے دہی بھی نا گھر پہ ہی جما لیا کرو
ہاں میں تو گھر پہ ہی جماتی ہوں اپا الگ ہی ٹیسٹ اتا ہے اس میں
ہوں اتنی مطلب اسٹرانگ جم رہ تی لیکن پتا کیا اس میں کچھ کیمیکل اراروٹ وغیرہ مکس کر دیتے
ہ آپائی یہ تو مٹھانا دیکھی ہے آپ نے پیکٹوں والی کیسی آتی ہیں
ارے اس کے توھر ٹیسٹ ہی نہیں اچھے رہتے صحیح بول رہی ہیں اس کو تو ٹسٹ ہی نہیں اچھا لگ
چا لیے تو میں آپ کو نا کروں گی آپا ٹھیک ہے
ہاں ہاں مجھے اور کوئی اچھی ریسیپی بھی بتا دیجیے گا نا میں بھی ٹرائی کروں گی اپنے بیٹے کے لیے چالیے اوکے اوکے جی اللہ حافظ